علیکم وعلیکم السلام شکرہے الحمد للہ ٹھیک ہوں
بس شکر ہے آپ سوچ رہی ہوگی کہ اس نے کال ہی نہیں کیا ایکچولی میں بزی تھی تب سے
اچھا کس میں کچھ خاص
ہاں ہاں میں ایسی میں گئی بہت روم میں گرمی زیادہ تھی میں نے نہایا پہلے
کہ اچھا کیا
اور کیا میں نے بولا میں اب نکلی تو میں نے بولا میں آپ کو کال کروں گی پہلے تو
اچھا کیا میں نے بھی بو براي بوبا رانی کو کہا کہ جاؤ نہاؤ کہتی کہ نہیں میں نہیں نہاؤں گی
ہاں نہیں بولو گرمی ہے گرمی زیادہ ہے نا میں نے پہلے ہی سارا کچھ کیا باتھ روم میں اس کے بعد میں چلی گئی سیدھے باتھ روم میں آپ میں نے وہاں سے پھر میں نے اب چائے پی اب میں نے آپ کو کال کی میں نے بولا میں آپ کو کال کروں گی اب تو آپ کا بھی فنش ہو جائے گا تو ہاں میں نے صبح ہی آ سبزی کی تھی ہاں نے صبح ہی آج سبزی تیار کی بش بس شکر ہے اللہ کا آپ ٹھیک ہو
شکر ہے الحمد للہ
بوبا ٹھیک ہے
ہاں بوبا رانی گانا گا رہی تھی کشمیری میں
اچھا چھا
آں آج گنگنا رہی میں نے کہا بیٹھو ایک دو دن
کیا بولی پھر
چپ ہو گئی دیکھے گی
ہاں بولو بیٹ
میں نے کہاں بیٹھوں
ہمم اچھا کیا آپ نے بول
نہیں پھر بھی آج فارق ہے نا
ہاں ہاں
ہاں وہ فارق ہے نا ہاں منشا ٹھیک ہے مانشا سیڑھیوں سے گری اس اس کو اور کیا چار سیڑھیوں سے اس کو نا اب لیفٹ سائڈ میں کچھ ہوا ہے وہ بلیک جیسا داغ
کس مثار میں
نہیں یہ تمیں
ہائے ہائے اس کو لگی ہوگی
اور کیا
اس کو لگی ہوگی اس کو لگی ہوگی
ہاں یہ تیز ہے نا بہت زیادہ
ہاں ہاں ہاں ہاں اب میں نے آپ کو آپ کو بھی اوپر کے باکس میں جیسے آپ کو گرل لگانے تھے پہلے
کدھر ہاں گرل بھی لگانے ہیں نا سیڑھیوں کی
گرل لگاؤ کیونک بچے ادھر ادھر جاتے ہیں آپ
ہے نا اس کے پاس ہے نا وہ کار ہے نا اس کے پاس
اچھا اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک اچھا
در دروازے چار وہ گریل اس کو میں میں نے ابھی بھی فون کیا نہیں ریسیو کیا صبح کیا ریسیو کہہ رہا کہ میں بھی آؤں گا ادھر اور ابھی چاے پیونگا آپ سے فون ہی ریسیو آئی اٹھایا اس نے خدا کی کسم دو تین بار آپ کو پاتا ہے ذمہ دار کیوں تھا مجھے پانچ پانچ دن دھوپ میں میں گئی نا دھوپ میں میں گئی نا اس کے گھر
اچھا اچھا ٹھیک ہاں اب گئی تھی نا دھوپ میں اس کے گھر
دو بار اس لیے مجھے پانچ دن رہا پھر سر مے درد وہ وہی بات ہے اور کیا کر رہو ہو اس وقت
بس بیٹھی میں چائے پی رہی ہوں چائے بھی پی رہا ہوں آپ سے بات بھی کر رہی ہوں
اچھا کیا وہ وہ گئی تھی زیا ٹیوشن
زیا آ گئی وہاں سے تو سو گئی اس نے بولا مجھے ہمت ہی نہیں ہے اصل میں وہاں پہ کام کر رہی تھی نا وہ دو دن سے وہ وہاں پہ کام کر رہے تھے تینوں اس کی بیٹی میری موسری بہن کی بیٹی اور یہ بھی وہی وہی اس نے بولا مجھے ہمت ہی نہیں ہے وہاں سے آ کے میں نے بولا چل سوچا کیونکہ وہاں پہ میری مامی بھی بیمار ہے اس کو بی پی ہائی ہوگ گیا تھا اس نے آج دن بھر جو بچہ تھا وہ انہوں نے پکڑا انہوں نے پکڑا ہے آج
اچھا
انہوں نے اس کو بولا تھا اب سوجاو
اچھا اچھا کیا
ہاں اس لیے یہ آ گئی تو خیر میں نے اس کو کچھ نہیں بولا میں نے بولا چلو ایج ریسٹ کرے گی
ہاں ہاں ٹھیک ہے
ہاں
مینور مینور کو کیا کرنا تھایاد
مینر کو میں نے کشمیری میں رکھا اس کو کوشچن پانچ تھے وہ اور سوت شاید سوت کا اور اس کو میں نے رکھا کس اور اردو میں بولا میں نے اس کو دو کوشچن اور لرن کرنے کے لے اور میعکس میں نے اس کو پھر سے ملٹیلیکیشن رپیٹ میں بولا دیکھو پرابلم کیا ہے آپ نے آپ اس کو خود کوش آپ اس کو آنسر دے رہی ہو کوشچن ہی دے رہی ہو سمجھ میں آرہا ہے
ہاں
میں بھول گیا آپ سے وہ ابھی جب آپ آئی تھی نا یہاں پہ میں بھول گئی آپ سے بولنا کہ میعکس بک نکالو اس کی
اچھا
جو یہ منی ہے نا اس پہ دیکھو ایکسرسائز کون سی والی ہے یہ کون سا کوشچن ہے اس کو میں نے منور کو پرسوں پرسوں دکھا اس کو مہنور کو کوشچن دو نہ کہ آنسر دو آپ جو اس کو دے رہے ہو نا سالو کرکے ہیں یہ مہنور کو خود لکھنا ہے کوش آفےسٹ آف اے پینسل محنت
ہاں میں نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا میں نے کہا کو یہ لکھنا ہے میں نے وہی اس کو سمجھایا
ہاں نہیں مہنور نے بولا وہاں سے کہ ماما مجھے یہی دے رہے نے میں بولا ماما کیا دے رہی ہے آپ کو یہ سالو کر کے دے یہ سالو کر کے ہوتا ہے
سچ ہے سچ سچ کہو مہنور نے سچ
مہنور کو بولو بولو بک کھلاؤ جیسے دیدی نے آپ کو پرسوں دکھایا یہ والے کوش اس کو اس کو اس سے کوشچن رہے گا نا یاد یہ کیا ہے
ہاں ہاں ہاں
اس کو دماغ میں رہے گا نہیں تو یہ گوٹا ہے یہ لرن کا رہی گوٹا ہی اس کو خالی ملٹیپلک کشن ایسے چھ آ رہے جاب اس کو یہ لکھنا ہے نا اس میں کی پریپریشن کرنی ہے یہ نہیں یہ اس کو نہیں آئے گا پھر یہ تھوری جو ہے نا اس کو نہیں آئے گی پھر یہ کیونکہ اس کو پت ہےماما دیرے
یہ مہانور ان کو خود لکھنی ہے نا میں نے صبح کہا میں نے بھی لکھا ہے یہی میرے کہ یہی لکھنا ہے تمہیں لیکن یہ ہیں کو یہ قیمت ہے کیا کوشچن بھی کہتا ہے قیمت ہے یہ مگ کا ایسا ہی ہے نا کچھ بولو نہیں نہؤ نو ماگوں کا کتنا ہوا ایک مگ کا یہ ہے یہ قیمت یہ بولو نو کا کتنا ہوا کرونہ
مہنور کو ہمیں کوشچن پڑھنا ہے کوشچن پڑھانا ہے اس کو دماغ میں کوشچن رہے گا نا اس کو ایسے اس کو ایک نوٹیفکیشن لانا ہیں
کہا مہنور نے ایسا ابھی میں نکالوں گی میتھ
ابھی اس کو نکالو میتھ اس کو بول میھ میں وہی ریپیٹ اس کو دو کویشن
پھر بھی سمجھ اتا اس کو میتھ کچھ نہ ہی سمجھ اتا تھار
نہیں نہیں آج اس کو اچھے سے سمجھ مگر اس کو پھر بھی ابھی دھیان پورے طرح سے نہیں ا رہا ہے
ہاں ہاں کو کہانا ہے کہ مہنور کو میتھ نکالو مہنور کو میتھ نہیں اتا پھر بھی اس سے اچھا اتا ہے
نہیں اب اس کو مہنور کو اچھے سے میتھ اتا ہے اس کو ملٹیپلیکیشن اچھے سے مائنس اچھے سے ایڈ اچھے سے اب اتا ہے میں یہ ملٹیپلیکیشن اچھے سے کرتی ہے اب
چلو شکریہ وہ اپک کا
وہ یہ تو آب بھی محنت کرے ہو خالی میں ہی کر رہی ہوں محنت جب واپس پہ دھیان دے رہے ہو تب یہ چل رہی ہے
نہیں نہیں پھر بھی اپ نے اس کو
ادھر سے اگر یہ بچہ اچھا چلتا ہے اگر ایک ہی سائڈ سے پوچھوگے وہ بچہ خالی ایک ہی پہ رہتا ہے
ہممم ٹھیک ہے ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے میں نکالوں گی میں تو دیکھوں گی
ھممم دیکھو ہاں اس کو دیکھو اس کو میتھ کا کوشچن پڑھایا کرو کیونکہ اس کو انسر پھر سمجھ میں اے گا
چلو ریپیٹ کروائیں گے اس میں کیا ہے
میتھ تو اس کو ریپیٹ کرنا ہی کرنا ہے میتھ اس کو نہیں ایی اس کو رپیٹ کرنا ہے
ٹھیک ہے کویشن دیکھئے یہ ملی میںنی ایکسرسائز ہے ہے نا
یہ منی ہاں یہ میں نے اس کو نکالی نا ایک بار میں نے اس کو شاید اس میں کس سرکل رکھا ہے ان کوشچن میں اس کے اگے اپ جاؤ گے اپ یہ اس کے اگے ہوگیا ایکسرسائز
یہی تھیہ یہ دکھائیں گے نا مجے ابھی دیکھا دیکھتی ہیں نہ اب خود نو نو اب آتی ہے نا خود پہلے میں بولتی تھی اسے پٹائی کر کے اب یہ خود آتی ہے
دھیرے دھیرے آئے گا نا سمجھ میں آ میں نے ان کو بولا نا پانچ چھ دن آ جاؤ کنٹنییو میںي سب کو رپیٹ کر کرواؤں گی دس تک ان کو مطلب نائنٹ مطلب انیس تک چھٹییا کہ ان کو چھ سے انیس تک ہے ہے نا
ہاں بیس کو جانا ہے
چھ س آج چھ ہے سات آج چھ سات پندرہ دنوں تک اس کو پندرہ دنوں تک ہے نا
ہاں بیس کو مانڈے آتی ہے نا
دس دنوں تک پڑھاؤں گی اچھے سے تو اس کے بعد دو تین دن میں چھٹی کروں گی
کوئی بات نہیں ہاں کوئی بات نہیں ہاں
پ صفائی شفائی کروں گی تو
ہاں ہ ٹھیک ہے ہاں
ج نہیں آئے گا کیونکہ ان کو ج ان کو ہے نا جلد ہی پھر ایگزام ہوتا ہے نا ان کو
جلدی ایگزام وہ بہت سچ ہی
ہاں کچھ باتوں
اور کیا کر رہی ہو کچھ گپے شپ
ہاں نہیں بس نہیں کہاں میں کھاں جاتی ہ اس لیے بول رہی تھی نا میں دس دن پڑھاوں گی پھر اگر کہیں جائیں گے بھی تو
میں نے بھی مظفر کو کہا کہ میںوں نے کہا چلو بابارش جائیں گے آٹو میں رات کو بیھیگں گے ہی ہی اگر گاڑی ہوتی اس کے پاس جاتے
اور کیا گاڑی میں وہ دیکھو ہماری جہاں ند بڑی والی ند کی گاڑی تھی نا ہم جاتے تھے اس میں اس میں سارا سامان لی تھی میں یہاں سے لپٹن نمکین چائے بنا کے لیتی تھی
ہاں
ہم جاتے تھے ہم جاتے تھے شاہید رش شریف دو دن تین دن کے بعد ہم وہاں سے واپس آ دو دن دو نائٹس تو ہم مطلب رات دو رات ہی ہم ضرور وہاں پہ گزارتے تھے تیسرے دن ہم نکلتے تھے وہاں پہ یہاں سے ایک دن اب ہم ملب روک روک کے چلتے تھے جہاں چاہے وہاں بیٹھتے تھے جہاں جی چائے وہاں پہ چائے پی تھے مطلب ایسے ہی نہ کسی کا ڈر نہ کسی کا کچھ
ہوں ہ وہی پرابلم ہوئی نا اس نے کہا